ہلو
ٹھیک اچھے سے
بس ٹھیک ہے لنچ ج کیا
جی جی میں نے کیا لنچ آپ نے کیا لنچ
ا آ آنس کو ٹیوشن چھوڑا آبریزا سو ہی نہیں ری تھی اب اس کو میں نے ابھی سلایا
مصدق مجھے ابھی فون کر رہی تھی میں بول رہی دیکھییا ایئمن کی کتنے بچے میرے اس کے دو ہیں بیو اور یہ بھی ایک لڑکا ہے ماچھے تھوڑا ٹھنڈ ٹھیک
اچھا کیا والولو س کرنا ہے اس کو کام
ہاں اس کو اس نے ایپ کی ہے ڈاؤن لوڈ بولا ابھی میری ننند آئیے گی گھر میں تو وہ نکلے گی ایک دو دن کے بعد ہم نے کچ سوال کیا ہے کچھ ایسا ہی میں نے بولا ٹھیک ہے کوئی بن بولا ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کیونکہ ابھی وہ نکلے گی تو میں نے بولا میں نے اتنی سارے جو فون کیے بولا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا
اچھا ٹھیک ہے پھر ہاں وہ تو ہے نا گھر میں اکیلیے
اس کی سانس سوربو ہےا
ہاں ہاں ہاں ساس اور برینا فادر اور یہ ہے خالی بردر لا کے ہوئی نا اس کی ہاں اس کی ہوئی ہے یہی پانچ چھ منتھ ہو گئے
اچھا اچھا
ہاں
اس کی بہن
اس کی بہن کی بھی کب کی ہوگ
ہاں وہ مجھے پتا ہے اس کو پہلے ہی ہوئی تھی نا وہ کہاں ہے وہ وہی پہ ہے سسرال میں ہی ہاں وہ وااہر رتسی نا
ہاں
وہی پہ ابھی بھی اس
پہ ہیں بنگلور میں
اچھا
ہاں اور
بس اب ہم کریں گے نا پانچ کالس پھر ا آپ کا نام مصدیق کے ساتھ اور پانچ کال
دس کرنے ہے
ارے تیس ٹاسکس آتے ہیں نا اس میں
اچھا ٹھیک ٹھیک اس کے بعد کیا ہو جائے گا
اس کے بعدھر آپ
ہ اس کے بعد یہ دوسرا ٹاس دیں گے
ہاں اس کے بعد ہو جائے گا نا ٹرانسکرپشن کا وہ سنگل پرسن کا کام ہے وہ اکیلے کا کر سکتے ہو نا آپ
ہاں وہ نہیں مسئلا اس میں کیا کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ مائک ہ ہ
ہاں بس اتنا ہی ہے یہ لیکن یہک کرنا ہے نا اس کے بعد وہ کرنا ہے یہ ضروری ہے
اسے پانچ ہی کال کرنی ہیں نا پتا نہیں مسد کا کہاں پر سو میں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی جب مجھے ٹائم آ گیا تب میں کروں گی وہ یہ اسٹارٹ بولا ابھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اسی پتا نہیں ابھی کیا صف فونٹھایا
وہ اصلی اصلی میں وہ ہے نا گھر میں کے لیے اس کو ہوتا ہے بہت کام اور بچے بھی بچے بھی کتنے کتنے بڑے ہو اس کو
پتہ نہیں ایک ہے فرسٹ میں پڑھ رہے ہیں شاید چس پ لڑکی جو ہے وہ تھرڈ کلاس میں
اچھا ا سا کرو سا آپ کو کنٹیکٹ ا
بنی سک ن اچھا وہ بل بل نہ نہ کیوں اس کے س آپ کوئی کے
نہیں تھا نا پہلے پھر میرا فون جب چینج ہو گیا تو وہ ورنہ کرتے تھے ہم کال ہم فون پہ بات بھی کرتے تھے ہاں اس کو تھاان میں میرے ساتھ
ہاں اسس کوت حقی سبت
بنا بکار ت تھی جب
شیشا کل یہ آ رہے ہ اس کو بو شا وہ یہاں پہ اسک اسکول میں جاب کرتی عید گاہ میں ہی کرتی تھی میں نے اس کو ایک بار سے ابھی نہیں شافی کے ساتھ ہے کوئی کانٹیکٹ
نہ آپ کو
نہ نہ تمس سے چ عشرت کرتی ہے اس میں کہ نہیں
عشرت کو میں نے بولا تھا کرنے کے لئے لیکن پرسوں بولا تھا نا میں نے اس کو تو ایڈ میں نے اس کو فم اس نے فارام بھی فل کیا تھا یہ کیا بول مجھے ٹائم ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک
وہ شاید اسکول جاتا
ہاں ہاں وہ اسکول جاتی ہے مصدی کر سکتی ہے گھر میں ہے نا مگر اس کو بھی ٹائم نر
وو وو کر سکتے لیکین، آن ساتھ کے ساتھ مجھے اچھا تھا پھر ووکا نمبر بھی ہے مجھے لیکین اسے وو وو نمبر چلتا ہے، وہ اسکو، شا چینج
اس نے میں بھی شادی کے بعد میں چینج
چھج کے بعد ت بھی وہ چلاتی تھی وہ نمبر پھررین چینج بی بیچ میں ہی چینج کیا ہاں
وہو یہ بل بل ٹائپ کی وہیں اچھا وہ اچھی لڑکی تھی بہت ہاں بہت اچھی تھی
اوجوکے بھی رابطہ تھا مجھ سے
گس کون
وہن
اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں جو وہاں پہ جاب کر دیی تھی ہاں اس کی بھی ہوئی ہے شادی ہاں مجھے پتا ہے جی جی مجھے اس کا پتہ ہے گوسیا میں میں جانتی ہوں اس کو وہ بھی اچھی خاص تھی نا تو
ہاں وہ
وہ دو پہننی آتی تھی نا وہاں پہ
بلیک بیوٹی وہ وہ کزن تھی اس کی لیکن وہ اس کے ساتھ بھی اچھا میراج اب اس کی شادی بھی ہو گئی اس کا بیٹا ہو گیا وہ
ہاں
تب تھاا پھر میرا نمبر
کی کہاں شادی ہوئی
اس کا اس کی ہوئی تھی یہ ڈال گیٹ میں
اچھا ٹھیک
پھر میرا فون ہو گیا نا خراب چینج کے ساتھ
اد آپ کے نہیں ہوںگی اس میں گوگل میپ آپ کی ساری کانٹیکٹس کی نہیں میل میں سارے کانٹیکٹ س آ جاتے ہیں میل میں آ جاتے ہیں مین میں جی مین آئی ڈی میں
نہیں ہے مجھے اس میں پسند مجھے اس کے گھر کا نمبر بھی تھا ہم کرتے تھے روزبح وہ کہاں بھی اسکول جاتی ہے وہ ہو جائے گی وہ بنی اب اسکول جاتے وہ سیپٹمبر میں ہو جائے گی وہ تین سے مثال کی ابھی میں نیکسٹ ٹییروس کو اسکول میں ایڈمشن کراؤں گی اہن س فورتھ ہتھ میں پڑتا ہے وہ یہی پہ ج آاتا ہے رام باغ میں
بقئی کو س سکول ہے
وہاں پہ نا وہ سپرنگ فیلڈ وہ پہلے او ایس ایس جاتا تھا
ہاں اچھا لیکن اچھ سکولس سے نٹی پورہ البانی وغیرہ ہے
ہاں وہاں سے راج باغ سائڈ سے بھی اچھے اسکول
ابھی اب محجور نگر میں رہتی ہو
ہاں
جہاں سے وہ یہ ہے سبزی وغیرہ ہے نا مارکیٹ اچھا ہے وہاں پہ
آپ د اب جو گئے ہو یہاں سے کبھی
میں کرتی س نا پلے کو سش جو بناقف سائٹ سے میں پہلے ناؤ گاؤں سائڈ سے گاڑی آتی تھی سوم ہوئیی اندر سے ہاں
بسمان جانتی ہو نا چھانپور کی جو بسم بسمان ہے وہ چھانپورہ کی پتہ ہے میں نے کہاں کانٹیکٹ تھا ایسے نمبر تھا میرے ف فون میں ابھی بھی ہیں تو لیکن میں اس کو کال نہیں کرتا تھی پھر میں ایک بار گئی میں باہر نکلی میرے اس کو باہر دیکھا یہاں پہ تو اس سے مجھے دیکھا تو وہ آئی میرے پاس پھر ہم نے ایسے ہی کیا
وہ رہتی نا وہیں سے شاید نٹی پ رہا
نہیں میں نے اس کو آپ ٹھیک آ کیا کر رہو ہو یہاں سےے بولو میں بینک میں جاب کرتی ہوں یہاں کچھ مینیجر ہوں ایسے کچھ بولا اس میں نے اچھا پ جاب لگ گئی بینک میں ب پتا نہیں اس کو وہ یہاں پہ جے کے بینک ہے نا یہاں پہ
ایچ ڈی ایف سی بینک میں ہوگی
پہلے ایچ ڈی ایف سی بینک میں تھی
ہاں
پتاہ نہیں پھر اسے بولا کچھ میں ایچ ڈی ایف سی بینک میں کچھ مینیجر ہوں مجھے یہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے بینک میں پھر ہاں کچھ ایسا ہی بولا سمج نہیں ہے ایس ڈی ایف اس بیک میں نا
ہاں ہاں بہت ہی ایچ ڈی ایف سی بک میں لیکن کہاں کس سائڈ سے آپ کو پتا ہے لال
بلا کہاں پہ تھی لیکن پت ہے کیا ہوا اسے بول تھا مجھے یہاں پہ کچھ کام تھا
ہ
میں نے بولا ٹھیک ہے پھر ایک بار مجھے ایشو ہو گیا بینک میں ہی میرا اکاؤنٹ مجھے ایٹی م نکالنا تھا پھر میں نے اس کو کال کیا تو اس نے مطلب آپ ج بینک پہ تو وہاں پہ کسی کو فون دینا
ہاں
مجھے کال کرنا پھر میں گئی بینک پہ میں نے پھر وہاں پہ کال کیا اس نے بولا دے دو وہاں پہ کسی کو فون میں نے فون دیا ایک وہاں پہ جو امپلائی تھی اس کو دیا تو اس نے بولا اس کو اس کو وہ پہ مجھے انہوں نے اے ٹی ایم کارڈ سارا ایپیکیشن
خدا کییکسا
قسم سے
مطلب اس کو پھر اھ خا سے
میں نے بولا نا کو وہ کچھ اس کو کوئی جاب
پھر اچھا پوسٹ ہے اس کا
لیکن میں نہیں اس کو کرتی ہوں وہ یہاں پہ ہوتی نا نشٹہ پہ میں دیک اس کی اسٹوری وغیرہ لیکن کالن کرتی ہوں میں اس کو
اچھا ٹھیک
اس کو ہوئی نا پھر اسی کے ساتھ شادی محسن کے ساتھ جس کے جس کو ن کے سھ اس کا تھا نا اس کے سات ریلیشن میں تھی نا جب ہم آفس جاتے تھے ہاں پھر اس کو ہوئی نا اسی کے ساتھ جد
وہ کرتے ہیں نا یہاں پہ کام یہاں پہ نا ایئرپورٹ پہ
اچھا موسم اچھا اچھا اس کا ایک بیٹا بھی ہوا ہے نا بسما کا
سچ میں شاہ جے کو جانتے ہو
شاہزے کو پتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے اس کو ہوا پھر اس میں نے سنا اس کی ہوئی ہے پھر اسی
ہاں جو وہ موبائل پیڑ وغیرہ کرتا تھا
ن ایک بار آپ آفس کے ساتھ گھومنے گئے تھے اکب یاد ہے آپ بھی آئی تھی وہاں پہ وہ آیا تھا نا وہیں پہ
سس میں
شھا کاہ بحف
خدا کی کس
نت کیا وہ آیا تھا وہی پیھے پیھے آفس کے سھ الگگ گاڑی میں پھر میں نے سنا وہ اس کو کیا ہے اسی کے ساتھ شادی
وہ میں نے اس کو دیکھا اچھا لاہور میں
بسمانی بولا شاید ہاں بسمانی کیوںکہ بسما کو تھی نا وہ کلوز فرینڈ ہاں وہ تھی دس منٹ ہو گئے اب کرو گے اور کال
اپ کس کو کرو
مجھے ہی نا
پھر سے کرنا ہے
دس منٹ ہو گئے اور ایک اور ٹاسک کرتے ہیں
ہاں ٹھیک ٹھیک